او
وعلیکم سلام ہیلو ہیلو ہاں وعلیکم سلام
وعلیکم السلام
کیا خیریت ہے ہم لوگ اچھا اپنا کیا خیریت
ٹھیک ہے اور ابو جان امی جان سب بھائی جان
سب لوگ ٹھیک ہے ان لوگ کا بھی خیریت اچھا ہے
باجی کیسی ہے
وہ بھی ٹھیک ہے
ہمم ابھی وہ اپنے سسرالے میں ہے نا باجی
ہاں اپنا سسرالے میں ابھی ہے ابھی نہیں آئی ہے
نہیں
ہاں بہت بہت بارش ہوا روم میں پورا پانی بہرنے لگا
پھر سے پانی بہرنے لگ
ہاں رے ہاں ارے
ہاں ا دھر بہت پانی مرلا ادھر بھی بہت پانی مارا ادھر بھی بہت ایک دم ہاں پورا نہار کے لیے تھا پانی مارنے ہے
اچھا
دو وپو گا کے پانی دھوپ اگا کر کے پھر کیا پھر پانی مارنے لگا
پھر پھر بادلے
ہاں پھر لایا پانی انار کیلے تو پورا
اور دھان کا بہانی سب تیار ہو گیا
ہاں تیارے ہے اب
آں
ہوں اور جتائے گا تو کھیت ایک جتاتا ہے نا کاچی تو ہوتا ہے ہوگا دن تیار ہے جوتا ہے اب جو دادا نے ایک بار فارم رویہ ہوتا ہے
اچھا اچھا
وہ ہوگا اس کے بعد نہ رو پائے گا کدھی اس کے بعد تیار ہوگا کھیت تو پھر ایک دن رو اپنی لگیں گے ہوگا روپا جائے گا پھر
کہاں سے بات کر رہی ہے نیٹ ورک تھوڑا کٹ رہا ہےتیرا
گھر میں ہیں ادھر ادھر ہلہ تھوڑا ہو رہا ہے تو ادھر نہیں گئے ہیں
اچھا اچھا انار رک رک کیا رہا
گئے آواز
ہاں ابھی جا رہا ہے دھیرے دھیرے بولتی بھی ہے اور امی سب ٹھیک ہے ہے نا طبیعت ان کا کیسا ہے نا ساس کا طبیعت خراب تھا بول رہے تھے تو
اب ٹھیک ہے اس کا ٹھیک نہیں لگ رہا ہے پیروا پھول جا رہا ہے تھوڑا
ام پیر زیادہ سوج جا رہا ہے
ہاں مشین چلا رہی ہے نا تو زیادہ ہی
ہاں اس نیچے کیلے کیلے پروا زیادہ ہو جا رہا ہے
توس درد نہ دیتا ہے
ہوں کہاں ہیں ان لوگ
لوگ بھی یہیں پر بیٹھی ہے کھانا بنانے کے لیے تیاری کر رہی ہیں
آں اچھا ہم تو بنائ کر رہی ہے آؤ بھائی جان آتا ہے کہ ادھر ہی رہ جاتا ہے
نہیں آتے ہیں آئیں گے لیٹ سے آتے ہیں دکان بند کر کے ابھی نہیں آئیں گے اب وہ تو دوسرا دکان میں رہتے ہیں وہ دوسرا دکان کھولے ہیں
ال الگ الگ ہے نا اپنا دکان کر لیا
ہاں اپنا ہی دکان ہے بس رین م رینٹ لے کر کے اپنا ہی دکان کھلے ہیں رینٹ پہ کرایہ پہ لے کر کے روم
ہوں چلتا ہے دکان وہاں اچھا
چلتا ہے اچھا
اور بتاؤ ہاں اور کھیتی وتی سب کچھ نہیں ابھی کچھ نہیں کر رہے ہیں شام ہو گیاب تک کیا کریں گے ابھی نہیں کچھ کر رہے ہیں وہ تو ہم سے باتیں کر رہے ہیں ہوں لیٹ سے آ یں لوگ تو دکان سے بند اند کر کے تب بناات کھے ہیں گرم گرم کھانا کھاتے ہیں
ہیلو
ہاں
ہیلو آواز نہی
ہاں ہاں بولو آواز تو آئی ہی رہا ہے تیرا
ا ہم کو لگا نہیں ہے جا رہا
نہیں ر گ بٹی کٹ وٹکٹ ہو گیا جا رہی ہے گھومنے
ہاں جانا ہے نکلیں گے ابھی آج تو نہیں مطلب کہ ٹکٹ کٹوائے تو کل پرسوں کے دکھا رہا ہے
اچھا مریسن نہیں ابھی ہو رہا ہے نا ہاں
نہیں
اچھا ویٹنگ دکھ رہا ہے
ہاں ہو گم تبنا
ہ ہم بھی جا رہے تھے تو گھومنے تو نہیں ہو رہا تھا تھا بڑی ویگ میں ہی تھا نہیں ہو رہا تھا تو کیا کرے بڑی دقت ہوا اسس لی لیے جو جنرل سے گیا تھے تو تھوڑا دقت تھڑا بہت آنے ٹائم ہو گیا تھا جانے ٹائم کا تھا آنے ٹائم کا نہیں تھا
جنرل میں بہت دقت ہوتا ہے اتنا بھیڑ رہتا ہے نا
نہیں تو سلیپر ہے م م پلی پرے میں چل گئے تھے پھر وہ آنے ٹائم تو ٹکٹ بنوائے
ہاں
بن جاتا ہے رہے گا سیٹ نا
ہاں
تو بن جاتا ہے خالی رہے گا نا تو جو لگتا ہے ریزرویشن میں جو ٹکٹ بھی اس میں مائنس کر کے بنا دیتا ہے
ہ پھر سے پانی آنے لگا ادھر تو
ہ پتہ نہیںدھر توب نہیں آ رہا ہے
کتنے لگا
ہم تو اور
اور
گئے تھے بھی دیں گے فوٹو لیے تھے ویڈیو بھی بناائے ہیں سیرس آ کے ہاں اچھا جانا نا بڑی اچھا جگہ ہے
ہاں جائیں گے گھومنے ادھر بھی
گھومنے لائق اچھا جگہ ہے
ہاں
گھومے گی نا وہاں پہ تو بہت اچھا لگے گا
ہاں تو گھومنا بھی چاہیے تھوڑا
ہوں
گھومنا بھی چاہیے تھوڑا گھوم جانا تو وہی یہ ہے ٹکٹ کٹ جائے گا تو چل جائیں گے
ہوں جانا
اچ
ٹکٹ تو بن ہی جائے گا لگاتے رہنا و دن دیکنا ویسے سے تو آج کل بن ہی جاتا ہے ٹکٹ سا بولنا بھائی جان کو اپنا
بولیں گے بھائی جان کرتے ہیں ان سب
ہوں اور اس کا پیر کٹل تھا تو کیسا ہے
اس کا بھی پیر اچھا ہے ارے اس ان کو بھی ہے نا ابھی ٹھیک نہیں پورا ہوا کبھی کبھی پک جاتا ہے تھوڑا ٹائٹ کپڑا پہن لیتے ہیں تو نہیں ہوا ہے
ہ کھا جاتا ہے نا اھی وال
یہ چل اسی وجہ سے پک جاتا ہے مانع کرتے ہیں تو مان ہوں
ہوں
پک جاتا ہے میں ان گھٹنوں پر ہے نا
جینس پہنتا اس کے وجہ سے کرتا پاجاما پہننا چاہیے تھا اس کو لوور کا
نہیں کہیں جا جاتے ہیں تو پہن لیتے ہیں کہیں
ہ خالی جمر ٹائپ پ ہوتا ہے کوئیتا پر جم نا
ہاں نہیں تو نہیں پہنتے ہیں
آج کل اتنا سب نہیں پہنتا ہے
اب اتنا نہیں کرتا پائجامہ پہنتے ہیں سب
ہوں ابھی ابو نہیں آئے ہ
نہیں آئے ابھی
ہاں بھائی جان بھی نہیں ائے ہے نا
نہیں لیٹ سے آئیں گے سر
ہوں ہمبیں ھی سلائی ہو ہی رہا ہے تو سلائی اھی کر رہی تھھی کاج بٹامنی تو کر رہے تھے
ہاں کر ہی رہے تھے دکھ رہا تھا تب پھر لائٹ کٹ گیا تھا تو لائٹ سےسی کی آؤ پھر آپ کا فون آ گیا تھا آپ سے بات کرنے لگے
دشہرا میں تو بہت اچھا چلتا ہوگا ادھر نہیں
ہاں دسہرہ میں زیادہ چلتا ہے سلنے کے لیے کرتی چاپنے کے لیے یہ سب دیتے ہیں نا دکان یہ چلتا ہے پھر
ہاں ہندو لوگ کا بہت اچھا اچھا پرو مناا جاتا ہے نا دشہرا
ہاں ہاں ہند
مطلب بہت اچھا مانتا ہے تو بہت اس میں یہاں بھی آتا ہے کپڑا ہم تو صرف چوڑی کا ہی کیے ہیں سلائی نہیں کرتے ہیں ہم کو درد ہو جاتا ہے کمر میں پیر میں
کام امی امی کر امی کرتی ہے تو اس کا پیر کا سوجھ جاتا ہے
ہوں
کبھی کبھی ہم بھی چلا لیتے ہیں کیا کریں گے اس کا پیر سوچ جاتا ہے تو
کیا کیا کرتی ہیں ہاتھ بٹانا چاہیے ہیلو
ہیلو ہاں ہیلو
آواز نئی
نہیں آ رہا تھا بولیے اب
نیٹورک کٹ جا رہا ہوگا شاید نا
ہاں نیٹ ورک ہی نہیں رہتا ہے کبی کبی ںا
روزہ رہتی ہے نا تو
ہاں رہتے ہیں روزہ کے دن میں تو
ہوں بلبانو تو ابھی نہیں رہتی ہے کہ رہتی ابھی چھوٹی ہے وہ تو
وہ بھی رہتی ہے
بڑا دقت لگتا ہے کمزوری ہو جاتی کہاں
ہاں ایک بھونکنا پڑتا ہے روز ہمے
ہوں کیا شریر اتر جاتا ہے سب کا نہیں
شریر سہی میں گل جاتا ہے
ہیلو
نہ کہیں سے نکلنے کے لیے بنے گا